ہلو آواز آ رہی ہے
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
ا کیاسے ہیں ایک دم بڑھیا ہے آپ بتاؤ آپ کیسی ہو
جی بالکل خیریت سے آپ بتائیں آپ کا خاندان میں سب خیریت سے ہے
ہاں سب کیری تھا
اور بات اور بتائیں آپ کے خاندان میں کون کون ہے
ہمارے خاندان میں دادو دادو دادی امی ابو چاچو چاچی جان کالا پپو سب لوگ ہیں
بڑا ہی خاندان ہے آپ کا
ہاں خوب بڑا خاندان ہے
بڑے اچھے سے رہتی ہیں م ماتر میں آ
ہاں سب لوگ بہت اچھے سے رہتے ہیں
لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے کیا اور بتائیں اور بتیں ہال چال ہیں تو خاندا تو سر ل سب سب کی ہو تھ خدان میں
ہاں سب لوگ بالکل ٹھیک
اور بتائ کیا کرتی ہیں آپ روزمرہ کی زندگی میں آپ کا معمول کیا رہتا ہے
کے کام وغیرہ کروا لیتے ہیں امی کے ساتھ ہاں پڑھ رہی ہیں کالج میں پڑ رہے ہیں
اچھا کالز کر رہے ہو باقی کی تعلیم ہو گئی ساری
کہ تعلیم تو ہو گئی
پوری ہو گئی اچھا جی ابھی ت کالج میں کون سی گریجویشن کر رہی ہیں گریجوشن ج
ہاں ڈگری ہاں ڈ پی جی کرتے ہیں
ڈگری ہو گیا آپ کی پوری
کر رہیو
ڈگری ہو گئی آپ
ہاں ڈگری ہوگئی بی ہو گئی پوری
جی اچھا ہے اور بتائیں پی جی میں کیا کر رہی ہیں بی ایڈ ایم اے ایم ایس سی
ایمی ای
اچھا بہت بڑھیا ہے آپ کی تعلیم تو پوری ہو اور بتائیں ابھی کسی چیز کی تیاری بھی کر رہی ہیں کیا
ہاں کر رہے ہیں ٹیچر کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کیا کرنی ہیں دھرما
جی ابھی تو تعلیم چل رہی ہے بارہویں میں ہے
اھا ابھی بارہویں میں ہیں آپ کے یہاں پر س آب خریت ہے
یہی سب خیریت ہیں او امبو امی سب بھائی جان سب خیریت اچھے ہیں
ہاں اور آپ کا کھانا ہو گیا
جی ابھی کہاں ابھی تو ہم کام کر کے فری ہوئے ہیں ابھی کھانا کہاں ہوتا ہے پورا
اچھا
اور بتائیں
اور تو ٹھیک ہے ہم تو
آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں
نہیں
آپ کے ابو کیا کام کرتے م
ابو ہماری نک پڑتے ہیں ہماری ان کا فون آ رہا ہے بڑی
مولا جی ہیں ہمارے پہ بھی آیا تھا ہم نے تو کاٹ دیا اب بھی کاٹ دیجے کوئی بات نہیں ہے بعد میں بتا دیں گے ہم کام کر رہے تھے
ہاں ٹھیک ہے صحی بات ہے اور کیا کری محترما آپ ہاں نماز
کچھ نہیں جی نماز نماز ادا کرتے ہیں دونوں وقت کی نماز ادا سے
اچھا اچھا دو وقت کی نماز ادا کرتی ہیں آپ
ہ آپ تین وقت کی کرتی ہیں ارے ہماری تعلیم چل رہی ہے نا دوپہر والی نماز پتا نہیں کر پاتے ہم
اچھا تعلیم کی ویسے نہیں کرواتے ہم تو پانچ وقت کی ادا کرتے ہیں
جی آپ تو کر کیونکہ ہم تو دو وقت ہی ادا کر لیتے ہیں ابھی چھوٹے بھی ہیں تو اس لیے
ہاں صحیح بات ہے
ابو ہو سکے اتنا کر دو باقی تو اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں ہر وقت تو نہیں
ہاں اسی کے بندے ہیں انہیں یاد
جی اور بتائیں تو کھے میں کیا کیا اچھا لگتا
اما خانے میں بریانی بہت اچھی لگتی ہے پلاؤ وغیرہ
بیڈ بریانی اچھی لگتی ہے آپ کو
اچھی لگتی ہے پلاب ٹائپ کی ہوتی ہے وہ والی مٹھائی اچھی لگتی ہے اور آپ کو
لپا ایک بار بڑی بوآ کو کال کر کے بولی ہو نا تو کئ کہہ رہی ہیں ایک بار بڑی بوآ کو کال کر کے بول کا ہی کر رہی ہے ارے کر میں بات کر رہی ہوں نا سارے یہاں پہ ہلو
ہاں کتنا وقت آپ کی آواز ساری ہےے اناوشر
نہیں ابھی آ رہی جی اب نہیں آئے گی اور بتائیں
اور بتاؤ
رہتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کاٹنا پڑا ہے بھائی جان سے کروایا ہے کال
بھائی جان سے کروا دے اور ہماری بھی بات کر رہی تھی
جی
ہاں یہ بول رہے تھے نے ہم بھی
اور بتائیں
اور تو کش کچ نہیں ہے بس یہی ہے بار بار پ کال ڈسٹرب کر دیتے ہیں ہمیں
ہمم ہوتا ہے ایسے تو
ہاں وہی جاتتا ہے ہاں وہئی تو
اور بتائیں جی ہمیں تو بہت کچھ پسند ہے اور اور بتائ اور کیا کر لیتی آ
تھوڑی بہت سلائی پڑھ لکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت میک اپ آتا ہے
کیا بے اچھا سلائی پسند ہے آپ کو سلائی کرنا
ہاں پسند لیک بہت زیادہ نہیں آتی ہماری یہ زیادہ اچھے سے کر لیتی ہے
بہت اچھی بات ہے اللہ خ جی ہاں ہماریے دو ای ہیں ایک ہم سے بڑی ایک ہم چھوٹی ہیں
ہاں ہماری بھی دو اپی ہیں سیم ہم دونوں ہماری دو چوٹی ہیں
سب چری گ
آپ کے پاس کی آواز گزریا
جو گونجری ہوگ گی خاندان میں لوگ تو نہیںاں
صحی بات ہے
کیا ہی کر سکتے ہیں ج ہماری امی وہی گھر کے کام کاج کرتی ہیں ابو بجنس کرتے ہیں
کیا
کازس
اچھا ہوٹل کا بزنس کرتے ہیں اچھا تو ہوٹل کا کیا مطلب فائیو اسٹار وغیرہ ہی کچھ ہوا
اور کیا فائیو اسٹار تو نہیں ہے تھری اسٹار ہے
اچھا خاندان ہے بپ پیشے وال لگ
اور بتائ بڑھیا ہے اور آپ کو شیئر کرنا پسند ہے
ہاں سیٹ کرنا پسند ہے
اچھا سئیر کرنا پسند کرتی ہیںپ
آ بہت پسند کرتے ہیں اور ایسا کوئی خاص کچھ نہیں لیکن کیا کہتے م وغیرہ گھومنے کی لیے جانا بہت اچھا لگتا ہے
بےحد اچھی سوق رکھتی ہیں آپ ہوٹل میں
ہاں شک تو بہت اچ
اور بتائیں آپ
کہ ہممت میں رہیں گے تو وہ جلدی سنتا ہے ہماری
سیرنے کرنے کے لیے کہاں کہاں جاتی ہیں ہم ویسے کہاں کہاں چلی گئی ہیں ہم نے تو شملا کی ج تو نہیں کر بی پر کشمیر تو گئے ہیں ہم کشمیر تو مانو جنت ہے سچ میں خدا نے جنت ہی بنا دیا ہے کشمیر کو
بات تھے دیکھیے ہم خوب زیادہ ہوئے تو ن جاامہ ہے بنا
ارے وہاں کے چشمے وہاں کے پہاڑ واں کے ذریعہ یا خدا کتنی چشمے جھرنے یا خدا کتنی خوبصورت ہیں سچ میں
قیا میں ڈھاتی ہے کشمیر میں
سے نواجائے کشمیر کو
ہاں سی بات ہے
ویسے ہمارا من بہت کرتا ہے اتراکھنڈ جانے کا کا وہاں کے مندروں کے درشن کرنے کا
ہاں اتر ہاں ہم بھی چلے جاتے ہیں ہمیں ہندوؤں
جنی ندی سب وا خدایا بہت خوبصورت ہیں بہت بےحد خ خوبصورت ہیں
ہاں ہمیں بھی بہت پسند ہے وہاں پر جانا گھومنے کے لیے
دہرادون کی و آدیاں ہم جائیں گے ہمیں بھی شہر کرنا بہت پسند ہے بح پسند ہے ہمب اپنییا امی اب بک سات
ہاں ہم بھی جائیں گے آپ چاہ تو ہمیں بھی بتا دینا
اور بت
اور تو کچھ نہیں ہے
دیککھنے کا شوق رکھتی ہیں آپ
تھوڑی تھوڑی بہت زیادہ نہیں
جی ہمیں تو بے حد شوق ہے فلمیں دیکھنے کا ہم بہت پسند کرتے ہیں فلمیں دیکھنا میوزک سننا بے حد پسند ہے ہمیں
ہاں ہاں میوزک سنا تو ہمیں بھی پسند ہے
ہوں یہ آپ قوالی پسند کرتی ہیں
ہاں میوزک بھی پسند کرتے ہیں گان آ ت نا موی
ہاں اچھا ہے اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں دلچسپی اپنی دل دلچسپی کتنی کس چیز میں ہے پھر لگتا ہے آپ کی باتوں سے اب تو پڑھائی میں زیادہ تعلیم میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں رکھتا ہے کہ کی تیاری کو قابل بنائے آپ کو قابل کر دے
ہاں وہی ہے بس
اللہ رحم کرے آپ پہ خدایا آپ کو برکت دے آپ کی س کاموں کو پورا کریں آپ کو کامیابی آ چل کرا ہے خدا ہم تو رات خدا سے یہی آ جو کرتے ہیں
ہاں آپ کی ہو بر بھی کلاس میں اچھی پرسینٹیج بنائے ہم بھی کون دا کرتے ان
ج اچھا ہے اور کچھ بتائیں اور خدا سے کیا کیا مانگتی ہیں آ بس سب کے لیے خدا رحمتی بخش رحم بخسے اور کیا ہی مانگنا ہوتا خاندان میں سب کو خوشیاں دے اور کیا یہ چاہیے ہمیں خدا سے درست رکھے اور کیا کسی کو
ہم ایک دھرم میں وشواس نہیںتے ہم اس سلمان دھرم کو مانتے ہیں لیکن لیکن ہم بگوان کو بھی مانتے ہیں
جی بگوان دکھداں حلہ سمے کی تو ہے سب ایک ہی اللہ کے بندے ہیں بس اگر ایک سمندر گر میں سے پانی آ جائے کی جھرنی الگ ہو جائےیں تو وہ الگ الگ تھوڑی نا ہو جائے گا سبندت تو ایک ہی ہے
بہت زیادہ خب صورت ہے آپ کے بیچاروں
جی شکریہ شکریہ
ہ
اور بتائیں اور آپ کچھ الگ سے پسند کرتے
نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے
ویسے آپ کی بھی باتیں آپ سے بات کرنا بھی ہمیں بہت اچھا لگا سے بات کر کے آپ نے بہت اچھے سے بات کری آپ نے وقت دیا میں کے لیے شکریہ بے حد شکریہ
آلو سائ دے وہ نہیں یہ تو آپ کی مہربانی ہے ایسا کچ نہیں
جی خدا حافظ
اللہ حافظ ہاں